ہیلو وعلیکم السلام بھائی اچھعلیک اچھا ہوں بھائی آپ کیس
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ اپنا بتائیے
سب بڑھیا ہے
او کھانا پینا ہو گیا گھر کے لوگ ٹھیک ہے ا ہاں میرا بھی ہو گیا کیا کھانا پینا ہوا
وہی ہوا ہے روٹی سبزی
ا مطلب کھانا خود بنا ہے یا کوئی اور بنایا
نہیں م امی امی بنائی امی امی بنائی ہیں
امی بنائے تب تو ٹھیک ہی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بت اا ب اچھا بہت اچھا لگا ہے آج کے کھانا
ہاں باہر میں رہ باہر میں رہ کے کھانے سے اچھا ہے کہ امی کا ہاتھ کا کھانا بہت دن بعد اگ نا
ہاں ہاں یہ تو بات ہے بہت دن بعد کھائے ہیں امی کے ہاتھ کے کھانا کیونکہ ہوں بھائی سنو نا ادھر ادھر کا موسم کیسے ادھر کا موسم کیسا ہے ابھی
اب بھائی یہاں کا موسم عجیب ہے یار کافی مطلب کی ہوا کافی بہ رہا ہے پلس مطلب کہ اور شادی تہوار کا سمے تو کافی گانا اور گانا کی آواز جیارے یہ مطلب کہ پورا جو مطلب کہ اس جو آتی چھیترفل ہے وہ مطلب کہ پورا مطلب شور شربا میں کافی ہے جدھر جاؤ ادھر شور شرابا ہو رہا ہے اور کافی لوگ آئے ہوئے باہر سے سے تو مطلب اور شور شرابہ ہوتا
میں نہیں ہاں بھائی ابھی کبھی سفر کیے ہو کہیں دور کا
ہاں ابھی تو باہر گئے تھے مطلب کہ بارت کا کوئی اچھا جگہ ابھی گھومے جیسے بھارت میں ایک نندی ہل ہے بنگلور میں وہاں گھومے ہیں پھر اسی کے آس بس ایک آد آد ناتھ کوئی مندر ہے وہاں پہ بھی گھومے ہیں اچھا ہے کافی اچھا ہے گھومنے میں اچھا بات ہے تم کہیں گھومے ہو
ہاں میں ایک ہی جگہ گیا وہ بھی دللی میں گیا ہوں لال قلعہ قلعہ کے پاس
اور لال قلع میں
ہاں بھائی وہاں کا نظارہ بھائی نظارہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بھائی وہاں پہ
اور کافی پرانا شہر بھی ہے اور مطلب کافی پرانے پرانے اھی ہاؤس گڑے ہوں گے سارے دیکھے ہوں گے نا
ہاں ہاں
ہاں یہ بھی صحیح ہے اور دیش کی رجدانی بھی ہے تب تو اور اچھی بات ہے
ہاں
ہاں بس مطلب جانے میں بھائی کم سے کم نہیں بھی تو دو دن تو لگ ہی گئے ہوں گے
ہاں دو دن تو لگ ہی گیا اور دو دن کا سب بہت اچھا لگا اس میں بہت بہ برکارار کے کیا بتاؤں بہتچا
آ کئی پرکار کے لوگوں سے ملاقات کی ہوگی
دونوں لگا دونوں لگا ہاں ہاں ہ اس میں کئی ہاں اس میں کئی پرک کے کے لوگوں سے باتیں چیت ہوئی اور کوئی اچھا بات بولے کوئی برا بھی بولے آدمی کوئی کئی پرکار کے ہوتے ہے نا
ہاں سفر میں کئی پرار کے آدمی نس سے ملک قات ہوتا ہے تبھی تو مطلب کہ باہری دنیا کا پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے باہر کی دنیا میں نا
ہاں ہاں
ہاں ویسے ابھی آپ کا کیا پلین ہے مطلب کہ ابھی جو آ آپ کا کیا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی چل رہا ہے بڑھیا سے
ہاں ابھی تو پڑھائی لکھائی اچھا س چل رہی ر ابل ابھی ابھی کلاس ختم ہوا ہے اس کے بعد یہ آپ سے بات بہت دن کے بعد ہی بات ہو رہا ہے نا آپ سے
ہاں ہاں یہ تو بات ہے کافی میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا پر کوئی ضروری بار بار کوئی ضروری ضروری کام آ جاتے تھے جس کے کارن بات کرنے میں بہت پروابلم ہوتا تھا اور سمے کا بھی بہت بڑا پرابلم ہوگا گ ہے اب ہر جگہ اتنا کام اتنا اب سمے کب بیت جا رہا ہے پتا بھی نہیں چلتا ہے اب تو کوئی دوستوں سے بات کیا ہوا کتنا دن ہو گیا ہوگا
ہاں یہ تو بات ہے
ہوں اور مب مطلب کہ ابھی تو ابھی تک اپنی امی سے اب بات نہیں کیا ابھی امی کو کال کرنا باقی تھا پھر اس کے بعد مطلب مطلب کہ ادھر سے مطلب کام اتنا ہے کہ کیا کیا جائے کام کافی
ہاں بھائی کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہو بھائی
کھانا میں ہر چیز بنا لیتے ہیں جیسے ابھی تو آج بنا ہے جیسے سوئی ہو گیا آلو پنیر کی سبزی بن ہے
ہاں ا
ادھر مطلب کہ کئی دن ہو گیا تھا پنیر کھانا اور پنیر مطلب کہ کافی ادھر ادھر کا پنیر کافی اچھا لگتا ہے ہمیں مطلب کہ مانساہاری سے اچھا شاکاری پسند ہے تو اس لیے مطلب کہ شاکاہاری سب سے اچے پنیر پ یہ پنیر کھا رہے خود سے بنا کر کھاتے ہیں کیونکہ باہر کا پنیر اتنا اب سواد میں اچھا نہیں لگتا
ہ
تم کیا کیا بناے ا تو
تم کیا کیا بنا لیتے ہو کھانا میں
بھی بہت اچھا میں جیسے میں ہو گیا اس ن پوری روٹی سبزی سب ہیلو
سب بنا لو تو ہاں ہاں
ہاں وہ سب بنا لیتے ہیں ہاں سب بنا لیتے ہیں جیسے میں ہلوائی والا ہوتا ہے نا وہ سب وہ سب بھی کچھ بنا لیتے ہیں اس میں کبھی کچھ بنا لیتے ہیں
اور مطلب وہاں پہ موسم کس طرح ہے
موسم تو ہے کبھی بادل چھا رہا ہے کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے اب اتنا جانتی ہے کچھ کہنے سے نہیں کیا بتاؤں اور بجلی بھی کبھی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے لگ رہا ہے آج تو بارش آئے گی ہے
کیای
ہاں ابھی تو میں گاؤں میں ہوں
ہاں تو گاؤں میں تو بجلی کی پروابلم ہوتی بجلی کی سمسیا کافی ہوتی ت گاؤں میں ابھی کے سمے بجلی پانی اور روڈ پہ سڑکوں پہ پانی کھیتوں میں پانی یہ سب سمسیا ابھی اس وقت اس موسم میں ہوتا ہی ہے کیا
ہاں ہاں یہ تو بات ہے
مطلب کہ جدھر بارش ہوتی ہوگی اور وہاں ابھی آم کا سیزن زیادہ آ رہا ہے نا اور مطلب کہ لیچی کی بھی آ رہی ہے وہاں پہ مطلب آندھی میں تو کتنے آم گر جاتے ہوں گے اور مطلب کہ با
بہت چاتتی ہوتی بہت نقصان ہوتا ہے یہاں پہ جیسے آندھی طوفان آ رہا نا کتنا اس میں سب آدھا سب ختم ہو جاتا ہے آندھی طوفان آنے سے
ا ہاں اور مطلب کہ کافی کچ کچ ہو جاتا ہوگا نا جانے میں توڑنے میں پیر سب سارے گندگی ہو جاتے ہوں گے نا
ہاں ہاں
یہ ہی سب سے بڑی پروابلم ہوتی ہے گاؤں کی جو مطلب کہ جیسے ہی بارش ایک تو مطلب کہ بارش نہ ہو تو مطلب کہ فصل خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد بارش نہ ہو تو مطلب کہ آم کی جو سائز ہوتی ہے وہ بڑی بڑی نہیں ہوتی ہے ٹھیک اور اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ جیسا ہی مطلب کہ کچھ کرو ب تو مطلب زیادہ بارش ہو جائے گی تو آم ٹوٹ کے گرنے لگے گا ورنہ کم بارش ہوگی تو آم کا مطلب کہ سائز اچھا نہیں ہوگا یہی سب کافی پروابلم ہوتی ہے نا
بہت ساری
ادھر ادھر پروابلم ہوتا ہے کا
ہاں ادھر بھی پروابلم ہوتا ہے
ا ادھر مت مطلب بارش ہوتا
ہاں بارش ہوتا بھی ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اور ابھی ہے نا لگ بھگ یہ پانچ سات دن سے
اتنا بسہ کیا بتاؤ کبھی پتھل پڑ رہا ہے کبھی کچھ کبھی کبھی کل پتل پڑ رہا تھا ادھر
دو ادھر تو سب سے بڑی سمسیا ہے کہ ادھر جواں ہم رہ رہے اب وہاں پہ اتنا شور گول ہو رہا ہے کہ کیا کہے مطلب شادی کا تہوار ہے جگہ جگہ پٹاخے فھڑ رہے لوگ جگہ جگہ گاڑیوں کی آواز ہے جگہ جگہ مطلب کہ لوگوں کا آواز ہے ہر جگہ کا کچھ نہ کچھ آواز ہی ہے شانتی سنا سب سے کہ رات تک مطلب جب دیکھو تب اب آ جائے گا نہ شانتی سے سو سکتے ہو نہ کچھ کام کر سکتے اس ٹائپ کا ہو گیا
ہاں ا کیسے ہیں فیام ابو کیسے ہیں
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب خیریت ہے اچھے سے آپ یہاں کا سب ٹھیک امی اور امی ابو سب سے ہو گئے
ہاں سو گئے ہیں ہاںبھی گیا ہے سر
ہاں آپ اکیلے جگے ہوں گے نا
ہاں ہاں ہاں
ابھی مطلب ایک وقت تھا جب ہم لوگ جلدی سوتے تھے اب وقت ہو گیا ہے کہ کہ بڑے لوگ جلدی سو جاتے اب بچے لوگ مطلب کہ رات بار جگے رہا
ہاں یہ تو ہے ہاں
اور مطلب کہ کیا مطلب کہ آپ کھانا ونا بنا تو
ہاں ہم بھی بنا لیتے ہیں کھانا سنیے کہ آپ کا پڑھائی کیسا پڑھائی کیسا چل رہا ہے
اور میرا پڑھائی ابھی کافی اچھا بھی چل رہا ہے خراب بھی چل رہا ہے مطلب ابھی کچھ کہنے لائق نہیں چل رہا ہے جیسا دیکھو کبھی کوئی دن مطلب اچھا چلا جاتا ہے کوئی دن کافی اچھا پڑھائی ہو جاتا ہے کوئی دن کافی پرابلم ہو جاتا ہے اور ابھی تو شورگل اتنا ہے کہ پڑھائی کی ابھی تو نیند تک پوری نہیں ہو رہی ہے
ہاںاں یہ تو ہے
اور کچھ کام بھی کرنی ہے تو وہ سارا اتنا پرابلم ہو رہا ہے کہ کیا کہا جائے جگہ جگہ صرف پرابلم ہی ہے نا
ہاں یہ تو ہے
ہل کہیں نہیں نکل رہا آپ کے یہاں بھی تو شور گول ہو رہی ہوگی کیونکہ شادی کا تہوار تو ہر جگہ ہے نا
ہاں ابھی شادی کا تیوار سب طرح ہے یہاں پہ بھی ہے تو ابھی بہت یہاں بھی شور گل ہے لیکن ابھی سب کوئی رات زیادہ ہو گیا ہے نا سب کھ سو گیا ت ابھی کم ہے
او تو چلیے تو ٹھیک ہے تو آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی پھر آپ سے بات کرتے ہیں چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ ٹھیک ہے دھیان رکھ رکے گا
ٹھیک ہےھیک